سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور سب خیریت سے ہے
ہاں بھائی سب خیریت سے ہیں آپ سنائیے کیسے ہو
الحمد للہ اللہ کے فضل وکم سے جو ہے ہم بھی خریت سے ہیں
ہاں اور سنائیے
آپ کے امی ابو سب خیریت سے ہیں
ہاں بھائی جان سب خریت سے ہیں
جی میں آپ وہاں موسم جو ہے ابھی بارش وغیرہ ہو رہی ہے آپ کے وہاں پر
ہاں ابھی بارش ہونا شروع ہوئی ہے ابھی تو ہیلو
جی اللہ تعالی اپ کے ہاں بارش برتا ہے تاکہ آپ کو سکون اور راحت ملے
ہاں تھوڑی آپ کی آواز تھوڑی پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا اس میں آپ کے یہاں نیٹورک پرابلم ہے کیا ہاں
ہ
ہاں اب اب ٹھیک آ رہی ہےآواز ہاں اب آ رہی ہے
جی فرمائیے
ویسیے آج ہم موسم کے بارے میں بات کرتی ہیں
بے شک فرمائیے
ہاں موسم جو ہے وہ پرکرتی کا ایک مہتوپورن حصہ ہے جو سمے سمے پر بدلتا رہتا ہے کبھی تو دھوپ کھلتی ہے کبھی بادل چھا جاتے ہے کبھی تیز بارش ہوتی ہے تو کبھی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے تو ویسے تو بھارت میں مک روپ سے گرمی برسا رتو اور کئی ساری رتو ہیں بسنت رتو وغیرہ ہاں ویسے جو موسم ہے وہ پرتیک موسم کی اپنی الگ وشتا اور سندرتا ہوتی ہے
بالکل صحیح فرمایا آپ نے
اور جو موسم کا پربؤ ہمارے دینک جیون سواستھ کھیتی اور پریاور پر پڑتا ہے اور جو کسان ہیں وہ موسم کے انوسار اپنی فصلوں کی بووائی ہو گئی اور کٹائی ہوگی وہ کرتی رہتی ہے موسم کے حساب سے
جیش آپ کرم
اور جو بدلتے موسم ہو گئے تو موسم جو بدلتا ہے نا تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو انسان ہیں وہ اپنا جو کھان پان ہو گیا اور پہناوا ہو گیا اس میں بدلاؤ لاتا ہے جیسے کہ جو گرمیوں میں ہلکے کپڑے پہنتے ہیں اور جو ٹھنڈے پی پدارت اپیوگ کرتی ہے تو وہ اس کے بجائے کہ سردیوں میں گرم کپڑے پہنتی ہیں اور جو گرم پدارت پیے پدارتھ ہوتی ہے نا ان کا اپیوگ کرتی ہیں
الحمد للہ صحیح فرمایا آپ نے
اور جو برسا ریتو میں چھاتتا ہو گیا اور جو رین کوٹ آتا ہے آپ نے تو کبھی دیکھا ہوگا رین کوٹ ہاں ہاں وہ اس کا اپیوگ کرتے ہیں
رین کوٹ اور امبریلا چھاتا جو ہے چھات کا استعمال کرتے ہیں اور جو ہے پنی جو ہے پنی جس کو بگی مگی جنے کیا بولتے ہیں بگی بولتے ہیں اس کو بھی استعمال کر رہے ہیں اور پنی جو ہے آپ نے دیکھ ہوگی جو لگاتے ہیں اس کو بالکل چپکا لیتے ہیں مطلب کپڑے کی طرح رہتی ہے وہ اوپر ٹوپا ٹائپ میں نکلا رہتا ہے بالکل چپکا لیتا ہے
تو جو ہے اس سے جو ہے اس پنی سے ہمارے جو پیچھے کی طرف پیڑوں پہ جو ہے وہ چھینٹا نہیں لگتا
ہاں بالکل صحیح فرمایا آپ نے اور ویسے جو موسم بدلتا ہے تو اس سے جو انسان ہے اس کے سواستھ پر بھی اثر پڑتا ہے جیسے کہ ابھی جب گرمی کا موسم چل رہا ہے ایک دم سے جب سردی کا موسم آ جائے نا تو مطلب سردی سی ہو جاتی ہے تھوڑی تھوڑی کھانسی آ جاتی ہے بخار ہو جاتا ہے اور الرجی کئی ساری سمسیایں ہو جاتی ہیں
صحیح ہو رہا اپنا یہ سر
ہم جو اپنی صحت ہے اس کا وشیش دھیان رکھنا چاہیے موسم کے حساب سے
دیکا دیکھیے سردی میں تو جو ہے ہمیں جو ہے ادھکتر آپ جانتے ہیں کہ سردی میں انسان چائے کا زیادہ استعمال کرتا ہے اگر اس کو جتنی چائے دی جائے الحمد للہ اتنا اس کے لیے کم ہے اس کو تو مطلب ہر اگر آدھے گھنٹے میں چائے مانگے سردی میں تو ہر آدھے گھنٹے میں چائے پینے کے لیے منظور ہے جبک آپ جانتے ہو گرمی میں انسان ان چیزوں کو چائے سے بہت دور رہتا ہے چائے تو مطلب پینے سے نفرت کرتا ہے
نہیں ایسی بات نہیں ہے آپ کہہ رہی ہو چائے پینے سے نبرت لیکن جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ اب بھی جو ہمارے گلاس ہوتی ہے نا بڑے بڑے ان کو بڑ کر پیتے ہیں آپ نے دیکھا نہیں ابھی گاؤں کا نراج نظارہ
ہاں ہاں بالکل صحیح فرمایا بالکل صح فرمایا آپ
ہاں اور ان کو پتہ نہیں کیسے گرمی بھی نہیں لگتی
جی یہ بات کہنا پڑے گی دیکھیے وہ جو ہے گاؤں لوگ جو ہے بہت محنتی ہوتے ہیں وہ اور آپ جانتے ہو کہ اگر کتنی بھی تیز گرمی کیوں نہیں ہو کتنی بھی تیز کڑاکے کی دھوپ کیوں نہیں ہو اگر جب کاریگر جو کام کرتے ہیں مکان وغیرہ جو بناتے ہیں اگر آپ اس کو ٹھنڈا کے لیے بولو گے نا ٹھنڈا کے لیے ٹھنڈا پینے کے لیے یہ منع کر دے گا کولڈ ڈرنکس وغیرہ ہاں لستسیی ہوگ دیںے وہ من کر دا وہ صرف بولے گا کہ ہم وہ تو صرف چائے بنا کے دے دیجے ہم ہم کو جو سکون ہے اور ہم کو جو راحت ملے گی چائے سے ملے گی
ہاں سی کا ویسے آج کے سمے میں تو جلوایو پرریوررتن کے کارن موسم میں کئی اسامانیہ بدلاؤ دیکھے نے کو مل رہے ہیں آ کو تو پتا ہی ہے کہ کبھی تو مطلب بہت ادک گرمی پڑتی ہے اور کبھی اچانک سے تیز بارش ہے یہاں آندھی آ جاتی ہے تو ویسی جو یہ پرورتن ہو رہی ہیں تو ان کا زیادہ پرباؤ تو کھیتی جل سروتوں اور پریاورن پر پڑ رہا ہے
بےشک بے شق آپ نے بالکل صحیح فرمایا
ویسے میں تو یہی کرنا چاہوں گا کہ اگر مطلب ایسا موسم ہو رہا ہے تو میرے حساب سے تو پریاور مطلب پرکتی ہے اس کی چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں تو جو ہمارا اللہ ہے وہ وہ یہ سب کر رہا ہے
دیکھ پائے اللہ تعالی کی قدرت کا نظام ہے اللہ جو ہے جیسا کرے گا دیکھیے انسان سوچتا ہے کہ میں میرے کھیت میں جو ہے ہمیشہ جو ہے اچھی فصل ہو اور کسان جیسے کہ سوچتا ہے کہ میرے ک میرے اس سال جو ہے پانچ لاکھ کی فصل ہوئی وہی تو اگلی سال جو ہے میرے دس سال کی مطلب دس لاکھ کی فصل ہوئے تو دیکھیے غلط ہے انسان کو نہیں کرنا چاہیے
ہاں بالکل
کر دے گا اللہ تعالی ہماری کی ہوئی محنت کا پھل ضرور دے گا لیکن بس تم نیک اور اچھے کام کرتے رہ گے کسی کا دھول نہ دکھائے اور جو ہے اللہ تعالی سنتا ہے اور دیکھتا ہے آپ کو اور آپ کے ساتھ میں اچھا ہی کرے گا وہ
ہاں بالکل صحیح فرمایا ہاں ویسے اللہ تعالی کسی کا برا نہیں کرتا میں تو یہی کہتا ہوں اور سنائیے ویسے تو میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر مطلب یہ پرریوررتن ہو رہا ہے تو یہ میرے حساب سے تو پرکرتی کی چھیڑ چھاڑ کی وجہ سے ہو رہا ہے اس لیے جو ہمیں ادھک سے ادک پیڑ لگانے چاہیے اور جو پانی ہے اس کی بچت کرنی چاہیے اور جو پریاور ہے اس کو سوچھ رکھنے کا پریاس تو کرنا ہی کرنا چاہیے
دش
اگر ج اگر مطلب سنتلت اور سوچھ پریاور ہے تو یہ اچھے موسم کی پہچان ہے
بے الحمد للہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ ہمارے اگر سب چیز اچھا ہو رہا ہے ہر بک کے لیے پرکتی کے لیے اچھا سندیش ہے بالکل یہ س بالکل
ہاں میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ دی ہم
ہمیں جو ہے پیڑ جو ہے کاٹنے سے روکنا چاہیے اگر جو ہے کوئی انسان سمجھ نہیں تو الحمد للہ ہم مجھے اچھی طرح اچے وسستار سے سمجھائے کہ بھائی پیڑ ہمارے جیون کی شان ہے پیڑ سے ہمیں سب چیز ملے گی پھل وہ پھل وغیرہ چھایا وغیرہ اور جو ہے اگر پیریڈ تم نشٹ کر دو گے تو دیکھیے ہمیں آنے والے ٹائم میں جو ہے سانس لینے میں دقت آئے گی اور جو ہے تاپمان میں جو دھوپ جو گرمی کے ٹائم پر جو تاپمان میں ہے تاپمان بڑھے گا تو دیکھیے اگر آپ چاہتے ہو کہ ہماری زندگی اچھے سے نکلے ہمیں کوئی دقت نہیں آئے تو پیڑ کو کاٹنا بند کرے پیڑ کاٹنے کی جگہ آپ پیڑ لگائے الحمد للہ آپ بالکل سوستھ اچھے سے آپ کی لائف نکلے گی
ہاں بالکل صحیح کا آپ نے پیڑ چاٹنے کے بجائے اگر لگائیں گے تو میں تو یہی کہوں گا کہ پیڑ ادک سے ادک پیڑ لگائیں تو اپنے لیے ہی فائدہ ہے ید ہم مطلب پرکرتی کی رکچا کریں گے تو جو ہماری آنے والی پیڑیاں ہیں وہ سوستھ اور سرکچت اور جو سکھد موسم ہے اس کا آنند بھی لے سکیں گے
الحمد للہ واشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا
ویسے اب مجھے میرا ایک کام یاد آ گیا ہے
آپ کے آس پاس اپنے لوگوں کو اپنے پڑوسیوں کو سب کو بتائے کہ پیڑ پودے لگائے اور جو ہے ان کو پانی وغیرہ دے اور ان کی جو ہے اچھے سے سیفٹی کرے رکھوالی کرے دیکھیے اس کی رکھوالی اگر اچھیے سے ہوگی تو الحمد للہ پیڑ جلدی بڑے گا
ہاں بالکل صحیح تھا میں نے سمجھایا ہے اور ویسے ہی میرے کو ابھی ایک کام یاد آ گیا ہے تو شکریہ بات کرنے کے لیے خدا حافظ
بے شاک ب شاک الحمد للہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ